وعلیکم وبرات کہ ت ہو
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ بس شکر خدا کا آپ سن ہے آپ ٹھیک
آپ
بس سب ٹھیک سب ٹھیک آپ سنیں آپ ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
جی سب ٹھیک ہے بہت ہی اچھے سے جی سب دوست احباب بھائی بہن جی سب اچھے سے ہے تو مجھے آپ ایک بات بتائیے آپ کے جو پرچے ہونے ہو رہے تھ تھ تو ان پر چوں کی آپ مجھے ب یہ آ کے پاس اب تو تین پرچے چل رہے ہیں آپ کے جن پہ آپ پرچے امتحان لے رہے ہیں تو ان تین پہ اگر آپ تینوں میں سے آپ کی کتنے پرچوں سے یہاں سے آپ پرچے دے پا رہے ہیں تو ان تین پرچوں میں سے جو اب تین پر چ ہے تو تین پرچوں میں صاحب یہاں سے کس کس کو پرچا دے پا رہے ہیں جی جی جی جی جی جی ہم یہاں سے کسی کو بھی پرچہ نہیں دے پا رہے جی کس کس کے مطلب تین میں سے کتنےوں اوپر آپ یہاں سے پرچہ دے پے ہیں ان پر سب میں سب سے سب کو آ پہ آ گ یہاں سے پرچ سب سب تینوں میں آپ یہاں سے بھی کر رہے وہاں سے بھی آ رہے یہاں سے بھی کر پا رہے دو میںات نہیں دو میں جی جی جی ہاں ہاں رہا تو پھر مطلب آپ کے پاس بہت مطلب زیادہ آپ کہ بس پرچی کرنے کا موقع ہے پ آپ اتنے آگھ سے وں ہو رہے ہیں د پر د موقع ہے لیکن جی جی جی جی قسمت میں لا ہوتا ہے ورزش کا وقت ب س نہیں نکلتا جی آپ کچھ زیادہ ہی ورزش ورزش کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیزیں کچھ ہی وقت تک ہے کچھ وقت کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ جتنا اٹھا پا رہے ہیں اتنا تو اٹھانا پڑے گا نا جی جی جی جی جی جی کل سے مطلب مجھے لگتا ہے کل کے بعد شاید یہ ہ کیا ایک ڈیھ ہفتہ ہی خالی اور پڑتا جائے گا جتنا مجھے پتا ہے تو بقی بعد پرچہ پھر بند ہو جائے گا جی جی جی جی ارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ کا ابھی جو وقت ہے نا وہ خالی ہے نا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا جو ہمارا ایک گھنٹہ ہے تو ایک گھنٹے میں چھ پرس ختم ہو سکتا ہے آرام سے جی تو چھ چھ مجھے لگتا ہے چھ پرچوں کے حساب سے تو بہت ہی زیادہ اچھا وقت آ جا ہے
جی وقت
انسان ایک گھنٹہ جی جی ایک گ مطلب ایک دن میں انسان دو ہی بارہ ہی پرچے دے گا دو ہی گھنٹے دے گا پرچوں کو تو وہ بہت زیادہ اچھا مفید فائدہ ہو جاتا ہے جی ہے نا وہی تو کہہ رہا تھا میں کہ پانی پانی ایک آپ کو پتا ہی ہے کہ اللہ تعالی کی سب سب سے بڑی نیامتوں میں سے ایک ہے تو یہ جو رنگ ہے یہ جو ذائقہ اور بوھ سے پاکاک ہوتا ہے جی یہ جو پانی تمام زندہ مخلوق کی زندگی کے لیے ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اور جانور اور پودے سب پانی کے بغیر جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے جی یہ جو پانی ہے یہ دو ہائڈروجن اور ایک آکسیجن ای سے مل کر بنتا ہے جی اس پانی کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت سی چیزوں کے لیے ہمیں یہ پانی ضروری ضرورت پڑتا ہے پہلا جو ہمیں ہے وہ زندگی کی بنیادی حصہ ہے ہمارے پانی جو ہماری زندگی کا ہے پانی کے بغیر یہ زندگی ممکن نہیں انسانی جسم کا طریقہ ساٹھ سے ستر حصہ پانی پ پر مستعمل ہوتا ہے اور پانی کے لیے ضروری ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے اور ہمارے جسم کو جو ہے صحت مند رکھتا ہے اور زراعات یعنی جو ہماری کھیتی ہے جو ہم کھیت میں ہم اناج اگاتے ہیں تو اس کے یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اہم کردار یہ نبھاتا ہے جو فاصلوں اور پودوں کی نقش و نما کے لیے پانی ضروری ہے اور گھریلو استعمال پانی روزمرہ کی کاموں میں استعمال ہوتا ہے یعنی نہانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے برتن صاف کرنے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے تو صنعتی استعمال اس میں ہوتا ہے کہ جو بہت ساری جو فیکٹریاں ہیں لگی ہوئی ان میں کی جو مشین چلانے کی چیزوں کے لیے بنایا گیا بہت استعمال ہوتا ہے یہ پانی اور پانی پانی کے جو ذریعے ہے یعنی وہ ذریعے جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس میں سے پہلا ہم بولیں گے جو پہلا ہمارا ایک اچھا والا ذریعہ ہے تو وہ ہے بارش کا پانی یعنی رین واٹر جو بارش کا پانی ہے سب سے اہم قدرتی ذریعہ ہے جہاں سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے جو دوسرا ہے وہ دریا ہے اور دریاؤں کے پانی پینے اور زراعت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیسرا ہو گیا جل جو جھیلیں بھی پانی کی ایک اہم ذہریات ہوتی ہے اور چوتھا اس میں سمندر بھی آ جاتا ہے سمندر میں دنیا کے سب سے زیادہ پانی موجود ہوتے ہیں لیکن یہ نمکین ہوتا ہے اور زمینی پانی زمینی پانی میں کیا ہے کہ یہ کنویں ہینڈ پمپ اور ٹیوب ویل زمینی پانی ہنسی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے پانی حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پانی کی حالت یعنی کیا کیا حالتیں ہوتی ہے تو اس میں آ جاتا ہے سالڈ یعنی جامد حالت جیسے پانی کی سب سے جو جامد حالت ہے اس کو برف کہ ہیں تو برف پہ وہ اس کی ایک جامع حالت ہے اس کی جوڑ وہ سالڈ حالت ہے تو دوسرا اس کی مایا حالت ہو جاتی ہے جسے ہم لکھ کہتے ہیں تو عام پانی جیسے ہمیں ہر ہر گھر ہر چیز ہر جگہ ہر پہ ملتا ہے تو اس سے ہم مایا یہ حالت حالت کہ ہیں یعنی پانی جس حالت میں موجود ہے ہمارے پاس بارش کی حالت میں جس حالت میں پانی ہمارے پاس آتا ہے تو اس اسے مایا حالت کہتے ہے اور تیسرا ہو گیا گیس یعنی بخارا تو جو ہمارے پاس آبو کے بخارے وہ جو اٹھ جاتے ہیں بھاپ اٹھ جاتا ہے تو اسے ہم بخارا کہتے ہیں جو یہ پانی ہے وہ تینوں حالتوں میں مو رہ سکتا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جو یہ واٹر کا جو پانی کا چکر ہے اس پہ چکروں پہ ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے تو یہ پانی کا چکر ہے یہ ہے جس میں پانی مسلسل ز
ایک عمل جو ہمیں
درمیان گردش کرتا رہتا ہے پہلا اس کا ہم اس پہ آ جاتے مراحل اس کے کیا کیا آ جاتے ہے تو اس پہ آ جاتا ہے پہل سورج کی گرمی سے جو پانی بھاپ بن کر ہوائ میں چلا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایویپوریشن دوسرا آ جاتا ہے اس میں کنڈنشن جو مطلب پانی ٹھنڈی ہو کر جو بادل بن جاتا ہے تو اسے یہ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بادلوں سے جو بارش یا برف کے اولے کی شکل میں پانی جو زمین پر گرا گرتا ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں گ حصہ پھر آتا ہے کلیکشن یعنی پانی کا جو دریا ہے جھیلو اور سمندور میں جمع ہو جاتا یعنی جو بارش کا پانی انہیں پھر بادلوں سے برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر یہی بادل اور جو بادل اور بہت ساری زریوں سے جو پانی اترتا ہے تو اسی کی وجہ سے جو یہ ہے دریاؤ جھیلوں اور نہروں میں یہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہے پانی کے اسام یعنی پانی کی قسمیں پہلا اس آ جاتا ہے جو فریش واٹر کہتے ہیں جو بہت ہی تازہ پانی ہوتا ہے یہ میٹھا پانی ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے دوسری اس کی آ جاتی ہے جو نمکین پانی ہم کہتے ہیں اس کو یہ نمکین پانی ہوتا ہے جو سمندروں میں پایا جاتا ہے اور پانی کی جو اس کے بعد آلودگی پہ ہم بات کریں گے جو بہت ہی ایک اہم اور ضروری بات ہے جس پہ ہمیں بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو وجوہات ہیں جو پانی کے نقصان دہ مو مدمادوں سے جو مل جانے کی پالوشن کہتے ہیں جو پہلا وجوہات ہے وہ فیکٹری کا گندا پانی ہے اور جو کچرا اور پلاسٹک اور بہت ساری گندی گندی چیزیں جو ہم پانی اور پانیوں کے جھرنےوں اور پانیوں کی ندیوں اور جھیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ جو پانی ہے یا آلودہ ہو جاتا ہے تیسرا ہو گیا جو ہم فیکٹریوں سے جو کیمیکل نکلتے ہیں جیسے بہت سارے گ بہت سارے جو خطرناک والے چیزیں ہیں بہت سارے خطرناک والے مادے ہیں جو نکلتے ہیں ان جگہوں سے وہ اسے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تو اور کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہے ان چیزوں سے ان چیزوں سے مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مر جاتے ہیں اور جو پینے کا پانی ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس سے یہ جو بہت ہی زیادہ بڑی وجوہات ہے جیس سے جو ہمارے پا آتی جی جی اور پانی کی جو بچت ہے یعنی پانی ہمیں بچانا ضروری ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں تو پانی ضائع نہ کرنے کریں یعنی نل کو کھلا نہ چھوڑے اور بارش کو پانی جمع بارش کا جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم جمع کریں تاکہ ہم اسے آگے بھی استعمال کرتے اور آگے بھی ہمارے وہ کام آتے رہے اور جو ہمارے اس جو اب لیک ہو رہی ہے جو پانی نک رہا ہے اسے ٹھیک کریں جس سے پانی ضائع نہ ہو اور زیادہ پانی جو ہے ضائع نہ ہو اور ہم اسے استعمال کر پائے اور جو درخت بھی ہم لگائے کیوںکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ درخت کی وجہ سے ہی جو پانی بادل اوپر ہے اوپر پانی جاتا ہے اور اوپر اسی وجہ سے جو بادل ب تا ہے تو اسی بادلوں کی وجہ سے پھر نیچے پ پانی واپس آ جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ہے کہ ہمیں درختیں لگانی چاہیے اور مختصر ہم تعریف ہم آس آخر میں دیکھیں گے کہ پانی ایک بے رنگ ایک بے ذائقہ اور ایک بے بو ما ہے جو تمام شاندار مخلوق کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور پانی زندگی کی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی ضرورت ہے ضرورت ہے اس کے بغیر انسان جانور اور پودے زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے جی آپ مجھے لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس جی جو آپ کے پاس میں نے جو آپ کو یہ ابھی علم دیا تو آپ کے پاس یہ علم پہنچا ہوا ہوگا آپ کے دماغ میں یہ گھس گئی ہوگی تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ابھی ایک اور پرچا کروں گا پر ہم ایسے یہ جو پانی پہ بات نہیں کریں گے آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارا کل پرچا ہونے والا ہے تو اسی پر پرچے کو میں ایک اسی اردو کی زبان میں جو ہے تعلیم اس پہ تعریف اس کو کر دوں گا اور تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا جاں گا کہ کہ ایسے ہمیں کیا ہوگا ہمیں دو فائدے مل جائیں گے ایک تو ہمارا پرچا بھی ہو جائے گا اور جو ہمارا یہ ہے یہ کام بھی ہو جی جی آپ کو سمجھ آ رہا ہے جی جی بہت کیونکہ ہمارے پ ج زیادہ تھیری ہی ہے تو اسی کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ٹھیک ہے نا جی جی ہاں چلیے آگے بھی بات کرتے رہیں گے جی اوکے بیٹھے اللہ حافظ